ہیلو اللام علیکم ویک و علیکم السلام ہاں
کیا کر رہے ہو
ارے برا مت مانا میں باہر چلی ہوئی تھی نا
ہاں
تو میڈیکل سے سامان لینےا ہے تو اس کے لیے میں نے فٹافٹ ٹائپ کر دی پھر تو گھر پہ آئی تو تبسم دیدی سے بات کری
ہ
پھر میں آپ کا بھول ہی گئی پھر میں ابھی سائڈ دیکھی نا تو یاار د میں کو
ہاں میں وہی بولی میں کر رہی تھی کال میرا تو نہیں لگ سکتا ہے نا مطلب میں نہیں کر سکتی دو
ہاں کمپلیٹ ہو گیا نا آپ کا ٹاسک ہ اچھا
اور بولو کھانا ہو گیا
کھانا وانا سب ہو گیا آپ کا ہوا
ہاں میرا بھی ہوگیاا
بچے لو
سب سو ہو گئے دو دو ہے ان کے پھپو کے پاس گئے ایکیک ہے ادھر
ہوں تو آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہے
نہیں نہیں
تو آپ بات کرتے ہو آپ کے ہسبینڈ وغیرہ نہیں چلائیں گے
نہیں تو مال مڈا
ہاں اچھا پ
اور آپ کے گھر میں کیسے
سب اچھے سب سب اچھا جل رہا ہے
آپ کے بھائی بہن ہیں
بھائی نہیں ہم لوگ پانچ بہن ہیں
باپرے ہیں دنوں میں بہت جھگڑا ہوتا ہوگا نا
نہیں بہن میں جھگڑا نہیں ہوتا نہیں
ہم دو بہن لے کے لڑتے
کیوں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے
کیا مطلب
مطلب کہ وہ سمجھتے نہیں تم کو
نہیں مطلب ایسا نہیں
یہ
وہ کیا ایسا ہے نا میر سے چھوٹی ہے نا وہ تو تو کچھ بول دوں گی نا کبھی میں تو سوغصہ آ جاتا ہے
ہاں
ہوں اور لڑنے لگتی ہے پھر
بہت چھوٹے ہے کیا
ہ بارہ سال کےے
ہاں تو پھر بہت ہی چھوٹے ہیں
ہاں اور ایک مطلب ایسا
ہوں
ایسیے بات بات میں ہم لوگ لڑتے رہتے تھوڑا تھوڑے تھوڑے تھوڑے میں کرتے رہتے
اچھا تو آپ کی ایج کتتی ہے
میری ایج ٹرینڈگ نہیں بولتے ہیں
اچھا ہو
ہاں
آپ کے بچے کتنے
میرے کو میرے کو ابھی تو تین ہے
اچھا ہاں
ہاں پھر بیچ کا لڑکا ہے پھر اس سے چھوٹی لڑکی ہے
ہوں
ہاں
اچھا تو آپ کی لو میرج ہے
ہاں لف ہی ارینج کروائے گھر میں
ہاں اھا گھر میں بتایا نہیں
نہیں گھر میں تو بعد میں معلوم پڑا جب ایک مہینہ بچ چاہتا نا شادی کو ہاں شادی کے لیے تب ایک مہینہ بچہ تھا تو وہ تو تب پتا چلا تھا ہم لوگ کو تب پتائے تھے
کیسے پتا چلا آپ نے بتا دی ہوئیں گے
نہیں مطلب کیا ہو گیا تھا ہے نا میرا پرسنلی مطلب ایک فون تھا میں نا مطلب میری دوست کے پاس رکھتی تھی میں وہ کال تو یہ ایسا میرے پاس میں لے کے آ کے نا مجھے نیند لگ گئی تھی سوتے سوتے میں بات کر رہی تھی نا تو میں سو گئی تھی تو وہ پورنی نا میرے جیب میں تھا تو وائبریشن ہوا نا تو میری ممی پکڑ لی میری ممی بولتی ہے فون کس کا ہے تو بھی نہارے وہ مطلب اس نے رکھنے تھی اس کی امی اس کو مار رہی تھی نا تو مجھے اس نے رکھنے کے لیے دی تو ممی نے بولی تو کیوں یہ سب کام کر رہی ہے مطلب تو بھی معلوم نہیں پڑا تھا پھر اتنے میں نا مطلب پھر میرا کال آ گیا تھا اس پہ ہی میرا مطلب بیچ سے شادی میں ان کا کال آ گیا ہاں تو میری ممی پھر اٹھائے پھر بات کرنے لگے تو پھر اتنے میں گڑی وغیرہ بعد میں پوچھے کون ہے کون ہے بول میں یہ تب سب کو معلوم پڑا بولے تو شادی کرا کے ہٹا دیں گے بے کبھی ایسا ہے کے دل میں ایسا ڈر رہتا ہے نا کبھی بھاگ بھاگ گئے ایسا نام عزت خراب ہو جائے ایسا کر کے اس کے لوگ معلوم پڑ گیا ہم لوگ بولنے والے ہی گھر میں بٹ وہ بولتے ہیں نا کہیں نہ کہیں سے الدا ذرییا بنا ہی دیتے تو اس بہانے سے نا ہم لوگ کا پھر معلوم پڑے گا تو پھر بعد میں گھر میں بات بات کیے پھر اس کے بعد میں پیرے گھر میں اس کے گھر والے کو بلایا میرے گھر والے کو بلا کے ایک دن میں سا بات وغیرہ کیے پھر سمجھو جنوری کو میری شادی تھی تیس تاریخ تیس جنوری کو میری شادی رہ کیا تو میرے نانا ہے نا سعودی سے آ رہے تھے نا میرے کپڑے وغیرہ سب لے کر تو اتنے میں آف ہو گئے
ہاں
وہ اس پہ ایئرپورٹ پہ نا پھر میرے نانا کا ڈیٹ ہو گیا تھا تو پھر ان کے وجہ سے مطلب پھر شادی آگے بڑھائے پہ پھر ماں اس میں ہم لوگ نے کیے سکسھ مارچ کو شادی تھی مطلب ہم لوگ یہ پہ
ہاں
ہاں اور آپ کیا لف کرنا چاہتے ارینج
ابھی شادی ہی نہیں کرنا چاہتی ہوں میں
شادی بڑی بربادی ہے نا
مطلب شادی کر کے کچھ کسی کو حاصل ہی نہیں ہوا نہ کوئی نہ کوئی امبانی بنائے نہ کوئی دھیرو کیا بولتے ہیں ٹاٹا بنا ہے
ہاں
نہیں ہونا ہے تو سگل لائف از ا بیٹر لائف
ہاں
سنگل دیکھ اور کچھ نہیں
کیا پکے تھے آج
کڑھی چاول
کڑی
ہوں
دھی کی
ہاں ہاں
کو ہاں میں تو کاتی نہی دہی کی کڑی
ہاں یہ گروپ میں کون نیا جوائن ہوا ہے ناز نام کا
ہاں میری نند مطلب وہ
ہاں
ہاں
اچھا تو آپ کو ہی بول رہے تھے کہ تیرا نیٹ نہیں چل رہا ہے
فل نیٹ وک دیکھ رہے نا مطلب اس دن ایسا ہو گیا تھا نا میرا آ جا جا رہا تھا نا بارش بہت زیادہ تھی نا حد سے زیادہ بارش ہو گئی تھی تو اس کے وجہ سے میرا سرور آ رہا جا رہا آ رہا جا رہا تھا تو پھر میں نے مطلب ان کو بولا کہ مجھے کال مت کرو سرور آ رہا جا رہا ہے بول کے پھر مطلب ایسا ہو جائے گا نا اس کے لیے پھر میں نے منع کری پھر واپس کیے تو واپس مجھے ہی لگایا تو پھر میرا نیٹورک نہیں چل رہا تھا ایشو آ رہا تھا تو پھر ابھی وہی میں بولی یہ لگواؤ دیکتے پھر تو بولے نیٹورک سےد پرابلم رہتا ہے بٹ کتنی کلیئری آواز آ رہی ہے نا وہ کبھی کبھار ہوتا ہے بیچ میں
ہاں
ہیلو
یہ مزہ بھی ج سکتا ہے سامنے والے کا تھوڑا
ہاں بولو
ایک ہی جگہ سے نہیں ایک ہی جگہ سے نہیں ہوتا ہے سامنے والے کا بھی ویک ہوتا ہے نا تبھی ہو
ہاں ابھی تمہاری آواز اٹک رہی تھی ابھی آئی نا ا کلر
ہاں تو مطلب وہی نا یہاں پہ بھی تو ذرا نیٹورک ایشو ہے
ہ میرے ادھر ہے نا ایسا نہیں کہ نہیں کبھی میں نیچے اگر اتر گئی نا تو کبھی نیٹ ورک میر رہتا جو ہوتا رہتا ہی ہے
ہاں لائٹ آف کرو اور تم لگ جاؤ
آپ بیڈ روم میں ہو
ہاں
اور پھر بولو آپ کی ممی پاپا سب کا ہے
سب ٹھیک ہے ہال میں بیٹھے ہیں فون دیکھ لیجیے نا صبح سے اب بھی فون دیکھ لوں میں اتنی چارجنگ بھی نہیں ہو رہی تو کیا بولیں گے ابا میری بہن ہے تو رہے گی تو وہ بھی آئے گی دیکھ ہیلو
ہیلو
ہاں آرہی ہے
ہاں یہ صحیح بات کر رہی تھی میں
ہاں
ہاں بہت مستی خور ہے یہ لوگ جھگڑا تو نہیں ہوتا ہے میں میں سب سے بڑی ہوں اور یہ لوگ چھوٹے ہیں
وہ مطلب دونوں ابی چھوٹے ہیں تم بڑے ہو سب سے
پانچ لوگ ہیں نا چاروں چھوٹے ہیں میں بڑی ہوں
اچھا
ہوں
وہی کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہوں بس
جاب وغیرہ نہیں جاتا نا
تو فیملی الاؤڈ نہیں کرتے
ہاں گھر سے ہی کرو بس ہو گیا میں بھی میرے ہسبینڈ کو ہی بولی میں بولی زمیٹو مارتا تو ابھی میں بھی زومیٹو دیک
پیکیجنگ کا آتا ہے نا پندرہ ہزار ہوتا ہے بیس ہزار ہوتا ہے پیک پیکیجنگ کرنا ہوتا ہے وہاں پہ جا کے بس
ہاں پہلے وہ بھی ہوتا ہے اور وہ ڈلیوری بھی مارتے ہیں نا وہ بھی ہوتا ہے وہ
کیا ہو آپ کبھی
ہاں
کبھی کیا ہو
نہیں کروں گی بائک وغیرہ تو سب چلانے آتی ہے مجھے
اچھی بات ہے پھر تو
بائک وغیرہ چلانے آتی ہے تو میں بولی ابھی کیا کرے کمانا ہے اپنے کو تو پیسہ جمانا ہے لڑکی ہے لڑکی لو کی شادی وغیرہ ہے سب رہتا ہے کرتا ہے تو اپنے کچھ تو کرنا پڑتا ہے
ہاں